السلام علیکم
سلام
اور جی جی آپ یہ سب خیریت ہے اور تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
جی بس میں ابھی بیٹھی تھی بچوں کو کھانا دے کر اب پ بس بیٹھی تھی
جی جی بس میں بھی ا اپنے سارے مسئلوں سے فارغ ہوئی تھی میں نے کہا چلو تم سے بات کرتی ہوں تھوڑی بس میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا چلو آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں کچھ پھر میں نے کہا چلو تمہیں پوچھوں تم کر تی ہ آن لائن کی نہیں کرتی ہو
نہیں میں نہیں کرتی کیونکہ مجھے ان سب چیزوں پہ نا اتنا مجھےش جی جی جی اتبار نہیں ہے مجھے اتنا کیونکہ پتا نہیں لگتا پتا کہ کیسا کپڑا آئے گا کیسا کیسا ڈیزائن ہوگا اس پہس جو کلر اس میں دکھاتے ہیں وہ بھی سیم ہوگا ینی نہیں ہوگا اس لیے مجھے اتنا انا توبار نہیں ہے اس کی
جی چلو تم تو
شاپنگ کرتیوں
جی جی چلے تم تو بڑھیا کرتی ہو ایسے ایک بار میں نے بھی آپ ہی اپنا سوٹ منگوایا تھا اور اپنے بچوں کے لیے نا جرابیں منگوائی تھی اور بہت اچھا ایپ تھا میں نے وہاں سے منگوائی آپ ہی اور جب وہ گھر پہ آئی تو مانو جوٹ اتنی زیادہ وہ بیچ میں سے سارا کا سارا سوٹ فٹا ہوا نکلا پیسے بھی میرے زاارا ہو گئے مجھے ڈانٹ بھی اتنی پڑی اپنے شوہر سے وہ مجھے بولتے تم بس پیسے ا تم بس یہی یہی سب چیزوں پہ تم اپنے پیسے استعمال کیا کرو جو تمہارے پاس چیز کام بھی نہ لگے تب سے تو پھر میں نے میں نے بولا تو نہیں میں لیتی سامان کچھ بھی اب تو بھائی باہر جا کے گھوم کے
جی بازار بازار سے ہی لے کر خود کی ن گگر رانی میں لوونن تو ہی صحیح منتا ہے صحیح کپڑا صحیح سوڈ ملتا ہے چاہے بچوں کے ہ چاہے اپنے ہوں چاہے شوہر کے ہوں چاہے اپنے کسی بھی والد کے ہوں یا اپنی امی کی کپڑے میں تو ہمیشہ ہی بس بازار جا کر ہی لینا پسند کرتی ہوں
چلو تم تو بہت اچھکت ہو بس میں تو ایس ہی بیٹھی ہوئی تھی تو تو میں نے کہا یار ایک تو باہر اتنی گرمی بھی ہو رکھی ہے اتنی شہید والی گرمی ہے تو گرمی میں بس من ہی نہیں کر رہا تھا میرا باہر جانے کا تو میں نے کہا چلو لیتی ہوں اب تو میں نے تو ایک بار میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا سسٹم تب سے میں تھوڑا ڈر گئی تھی میں نے کہا چلو کوئی نہیں وہ اس کو تو کافی ٹائم کی وہ بات ہو گئی ہے چلو اب دیکھتی ہو اب تو تم نے مجھے اور زیادہ ڈرا دیا بہت مطلب
جی جی جی مجھے تو کبھی اعتبار ہو پت ہی نہیں ہے یہ یہ آن لائن شاپنگ پر کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جیسے ہم بازار میں جا کر یا تھوڑا بہت شاپنگ جیسے تھوڑا بہت جیسے شاپنگ ایریا ہو ت باہر جا کر آگر آپ دیکھیں وگے نا تو پرائزز میں بھی کافی ان کے اس میں نا فرق دکھے گا آپ کو کہ جو آن لائن شاپنگز ہو ہے جو آن لائن پروڈکٹ ملتا ہے وہ کبھی کبھار نہ کچھ اس جیسے مقابلے کچھ زیادہ ہی ریٹ لگایا ہوتا اگر آپ باہر جا کر اب بازار میں گھوم کر اب دیکھو گے تو کبھی کبار آپ کو ان سے آدھے ریٹ میں آپ کو وہ چیز مل جائے گی
جی جی وہی تو آپ ہی مسئلے ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں ہمیں پڑتاتا ہے لالچ ہم دیکھتے ہیں نہیں یار مجھے تو یہاں پہ ان شاء اللہ ایک اتنے ریٹ پہ مجھے تو دو چیزیں مل رہی ہیں اچھا تو ابھی لے لوں گی جب ہم کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس وہ پہنچتا ہے تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے یا تو بیچ میں سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے یا تو وہ سائز چھوٹا دے دیتے ہیں آج کل تو آپ جی جی آج کل تو آپ ہی آن لائن کے چکروں میں تو سب چیزیں تو وہ ہو گئی ہیں فراڈ ہو گئی ہیں بہت زیادہ ذہن سے باہر ہے سب چیزیں کہ کیا کرے بندہ کیسے کرے کیا لے کیا نہیں لے کن کن چیزوں کے لیے تو آن لائن چیزیں بہت اچھی ہیں جیسے دیکھو تم نے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانا ہے وہ تمہارے پاس پانچ دس منٹ میں آ جاتا ہے اگر تم نے کچھ اور سامان لینا تم نے ائی لینی ہے تمہارے گھر پہ اگر کوئی م
صحیح فرمایا آپ نے کیا آج جی جی جی جی بالکل بڑے سستے داموں میں بھی آج کل ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں پر پھر بھی تھوڑا سا بار کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک آپ اپنے پورا اس پر جان کی حاصل نہ کر لو کہ ہاں جو آپ کو مل رہا ہے وہ سامان سارا وہ صحیح ہے تو تب جا کر تھوڑا بہت اعتبار ہوتا ہے اس کے اوپر باقی زیادہ تر تو میں یہی سوچتی ہوں میری تو یہی اس پ ایک رائے ہے اپنی کہ پہلے تو آپ خود جا کر باہر جا خر آاب اس چیزوں کے اوپر دیکھیں کہ آپ کو جو آن لائن دکھ رہا ہے وہ صحیح میں اس سی ریٹ مل رہا ہے تب جا کے آپ اس چیز پ پہنا اعتبار کرو
جی جی بٹ وہی تو ہے ہم لوگ وہ چیز نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کو لالچ آ جاتا ہے ہم دیکھ ہمیں پانچ سو کی دو چیزیں مل رہی ہیں تو باہر تو ہمیں بازار میں تو ہمیں پانچ سو کی ایک چیز مل رہی ہے ہم نے بولا نہیں ادھر سے منگوا لیتے ہیں کپڑا بھی اچھا ہے جب کپڑا تمہارے پاس آئے گا جی جب تمہارے پاس وہ کپڑا آتا ہے یا تو وہ فٹا ہوا نکلتا ہے یا تو سائز چھوٹ ہوتا ہے پھر جب ان کو ریٹرن کرو ان کی ریٹرن کرنے کی پالیسی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے سات سات دن سے پہلے وہ ریٹرن نہیں کرتے بڑے مسئے ہو جاتے ہیں آپ ہی اس وجہ سے ہوتا ہیں جو تمہارے سے صحی چیزیں ہوتی ہیں نا جسے تمہارے بروتھ اچھے اچھےرانڈیڈ برانڈڈ ایپس ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ان کا بھی نام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ پھر ہزار بار سوچتے ہیں نہیں ار ب ٹائم بھی ضائع کر رہی ہوں پیسے بھی اپنے ضائع کر رہی ہوں چیز تو میرے پاس آ نہیں رہی ہے جی جی آف لائن کا تو آپ ہی ایسا ہی رہتا ہے ت مگن باہر گئی ہو کسی کے ساتھ بھی تم گئی ہو تمہارا دیکھو گھومناھر پنا ہو جائے گا تم کھا پی لو گی تم کپڑے کو سب سے بڑا تو اس میں اتنی اچھی بات خوبصورت بات تو یہ ہے کہ تم کپڑے کو ہاتھ لگا
ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ وہ صحیح میں جو کہہ رہے ہیں جو فرما رہے ہیں کہ کہ وہ صحیح کپڑا ہے وہی جو کہہ رہے ہیں وہ فرمایا وہی کپڑا ہے تو ہمیں اس چیز پہ اعتبار ہو جاتا تھا جی یہ صحیح یہ صحیح ہے کہ یہی وہی کپڑا ہے اگر آپ آن لائن دیکھ و گے تو آپ کوگ وہ جو کہیں گے ہاں یہ جارجٹ ہے ہاں یہ کاٹن ہے تو ہمیں لگے گا جی یہ صحیح ہے جب ہم اس کو منگوا لیں گے جب وہ ہمارے گھر آ جائے گا
منگوایا آپ نے جوڑ جٹ منگوایا آئے گا آپ کو کاٹن دیکھو وہ بھی تو مسئلے الگ ہے نا وہی تو یہ چیز آف لائن میں بڑی ہے تم کسی کے لیے بھی کپڑے لے جاؤ تم سب لے جؤ جاؤ تم گھر پہ آ کے اپنی امی کو دکھاؤ اپنی آپا کو دکھاؤ اپنے والدین کو دکھاؤ دیکھو تمیں پھر اگر وہ بولیں گے نہیں اس کا رنگ خراب ہے اس کا کچھ ہے دیکھو تم بولو گی کوئی نہیں امی میں تو کل ہی جا کے
اچھ اچھ ہاں جی جی جی تو سب سے اچھ اچ ایک بات ہوتی ہے آف لائن کی کہ آپ جب مرضی جا کر اگر آپ چینج کر سکتے ہو
جی جی جب مرضی جاؤ تم اس کو چینج کراؤ اگر تم نے وہ نہیں لینا سوٹ تم نے کوئی اور سوٹ دینا تمہیں وہ دے دیں گے آن لائن میں تو کیا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ایپ میں پیسے ڈال دیتے ہیں تم اس میں سے شاپنگ کرنا شروع کر لینا وہ بھی بعد وہی نا کن کن مسل ممی تو بہت اچ اچھی چیزیں بھی ہیں کسی کسی میں بہت خراب بھی ہیں
جی ہر ہر پہلو کے ہر اس کے نا ہر اس کے دو پہلوود ہیں آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں آف لائ آن لائن کے اور ایڈوانٹیجز بھی بھی ہے آن لائن کہ جیسے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے جو بازار نہیں جا سکتے تو ان کو مجبورا وہ وہ آن لائن شاپنگ کرنی تھی پڑتی ہے لیکن ان کو تھوڑا سا نا جیسے ان کو ایکسپیرئنس ہو جاتا جیسے ان کو تربو تو تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ چیز سے جیسے سے ہمیں اس ایپ سے ہم منگوا رہے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی منگوایا ہے یہ جو چیز کہہ رہے ہیں یہ جو کپڑا ہے یہ جو جو کہہ رہے ہیں تو یہ چیز وہ ہوگی کیونکہ ان کو چیز پہ اعبار گئے وہ کو اس چیز پہ ایک تجربہ ہو گیا تو ایک اور طرح سے ایک کسی کسی لوگوں کے لیے ایڈوانٹیجز ہے کسی کے لیے ڈس ایڈوانٹیجیز ہے تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں تو اس پہ تو ہمیشہ ایک ڈبیٹ ہمیشہ چلتی رہے گی کہ کہ ہاں جی یہ ایک اس کے ایڈوانٹیجس کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف ڈس ایڈوانٹیجز ہی دکھتے تے ہیں ہر چیز میں جیسے میں ہوں جیسے میں ہوں مجھے ہمیشہ ہی آف لائن میں نا ڈس ایڈوانٹیجز ہی دکھیں کیونکہ میرا ایکسپییرئنس تجربہ ہمیشہ غلط رہا ہے تو اسی لیے میں کبھی بھی میں مشورہ کسی کو نہیں دیتی کہ آپ آن لائن ش
توھر جی جی تم تو پھر بہت اچھا کرتی ہو تم لیتی بھی نہیں ہو تم دیکھو اپنے ٹائم بھی بچاتی ہو تم اپنے پیسے بھی ضائع ہونے سے بچاتی ہو یہ چیز تو بہت اچھی ہے باتپ ہی مجے تو بہت اچ اچھی لگی تو ماری ہم تو یہی کریں گے دیکھو وہی چیزیں ہوتی ہیں نا چلو جیسے تم نے بولا کہ کسی کے لیے ضروری بھی ہے اور کسی کے لیے نہیں بھی ہے دیکھو نا اپھی جو کئی لوگ ہیں آ جو بزرگ لوگ لگا لو تم جیسے کچھ مال لینا ہوتا تھا وہ ب تھوڑی ان کی سیر ہو جاتی ان کا سامان بھی آ جاتا بٹ آج لوگ لوگوں نے وہی چیزیں تو کم کر دی ہیں فٹافٹ سے آن لائن آرڈر کیا دودھ تمہارے گھر آ رہا ہے دی تمہےھر آ رہی ہے سب کچھ تو تمہارے گھر پیار ہے بزرگ لگوں کی تو ایسے دھو نا چلنا پھرنا بھی ان کا بند ہوگا
ہاں جی جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی ہم تو اب یہی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ تھوڑا سا آن لائن کو کم ہی پریفر کریں چیزیں خود ہی باہر جا کے لیں کپڑا کے کیا جوتے کیا سب کچھ ہم چیزیں باہر جا کے لیں گے اور ہم لوگ بناتے ہیں کسی دن اپنا مشورہ کریں گے پھر ہم دونوں بیٹھیں گے کہیں باہر جائیں گے گھومیں گے پھریں گے کھائیں گے پیئیں گے تم بھی شاپنگ کرنا میں بھی کروں گی جی آپ ہی پھر ٹھیک ہے آپ ہی ہم پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہی
بالکل مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی جی جی
جی جی مجھے بھی جی اللہ حافظ تیس
اپ میں گانج بج سے تھی